ہلو جی جی یہ آواز آ رہی ہے
ہاں جی اللام و علیکم
جی السلام علیکم کیسے ہو؟
جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں آپ سنائیے سب خیریت
ہاں بالکل خیریت سے ہیں میں بھی ٹھیک ہی ہوں اور ہمارے پریوار والے بھی سبھی لوگ ٹھیک ہیں
اچھا جی اور کھانا لائی
ہاں بالکل بالکل کھانا وغیرہ تو ہو گیا کافی دیر پہلے اور اب تو جو ہوتا ہے شام کے کھانے کی تیاری میں ہے
اچھا جی اور سنائیے آپ کے یہاں پہ گرمیاں کیسی پڑ رہی ہیں
بالکل ا تو تھوڑی گرمیاں اتنی دو دن پہلے بارش ہوئی تھی تو تھوڑی گرمی کم رہے گی باقی تو ا گرمیاں ختم ہوتی جائیں گی دھیرے دھیرے بٹ جو برسات کی گرمی ہوتی ہے وہ عمس بری رہتی ہے تو ہمیں گرمیاں ادھک فیل ہوتی ہیں اور پسینہ بھی ادھک آتا ہو
ہاں مسالءلہ یہ تو آپ نے بالکل صحی فرمایا
بالکل بالکل اب تو تھوڑا برسات کا موسم ہے تو پانی وغیرہ بھی اچھا خا پڑے گا تو آج ہم پانی موجو ہے پانی پر ہی بات کہتے ہیں
ہاں جی بالکل بالکل ہیلو
ہاں ہاں بالکل بولیے ویسے آپ کے حساب سے پانی کے کیا فائدے رہتے ہیں کیا نقصان ہوتے ہیں آپ بتائیے
پانی کے دیکھو فائدے بھی بہت تو ہوتے ہیں نقصان بھی بہت ہوتے ہیں جیسے کہ مسالہ جیسے کہ اب باجرا کی کھیتی ہوئی ہے تو دو تین دن بعد برسات ہو جائے چار پانچ دن بعد تو باجرا کی کھیتی صحیح ہو جائے گی اگر نہیں ہوئی تو وہ نشٹ ہو جائے گی پھر جیسے کہ دو مہینے بعد وہ برسہ تو پھر کھیتی نشٹ ہو جاتی ہے باجرا نہیں پچے گا پھر دوارہ سے اس میں
ہ بالکل بالکلپ سے کمایا ہے رہ بھی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جل ہے تو کل ہے کہ نہ جل کے کوئی فوش نہیں ہے تو پانی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے اتنا کھانا ضروری ہے اتنا ہی پانی ضروری ہے کیونکہ ہمارے شر میں بھی جو رہتا ہے ستر پچتر پرسینٹ پانی رہتا ہے تو پانی تو ہمارے لیے بےحد ضروری ہے پانی ہم تو کیا جو دھرتی پر جو انسان وہ جی جنتو موجود ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو ہو تو پیڑ پودوں کے س سبھی جیووں کے لیے پانی سب سے مہتوپورن ہے کیونکہ پانی سے ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کئی سارے پشو پھیا وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں تو پانی سے ہی جیوت ہیں
ہاں جی بالکل صحی فرمایا آپ کی اس سے بنا پانی کے بنا تو آج کل تو کچھ بھی نہیں اور گرمیوں میں گرمیوں میں تو بہت ہی زیادہ ضرورت پڑتی ہے پانی کی اتنا اتنے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے
بالکل صحیح فرمایا رہنا بھی چاہیے کیونکہ پانی ہی ہے جو گرمیوں میں جیسے کہ کولر وغیرہ ہو گئے اور کافی سارے ٹھنڈا پانی پینے کا احساس ہوتا ہے تو پانی ضروری ہے پانی تو پینا رہنا ہی چاہیے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فک ہے آپ نے اور یہ کیا ہے جیسے کہ برسات ہو جاتی ہے صحیح سمے پہ ہو جائے تو زیادہ ٹھیک ہے اگر صحیح سمے کی بعات میں یا پہلے ہوتی ہے تو کیا ہے کھیتی باڑی کو بھی بہت نقصان ہو جاتا ہے
ہاں بالکل بالکل کھیتوں پر تو یہ دقت رہتی ہے برسات کی مطلب جیسے کہ آپ نے اب باجرے کی فصل کری تو باجرے کی فصل اگر بہت ہی سمے پانی پڑ جائے ادھک پانی پڑ جائے تو باجرے کی فصل مطلب اجے گی نہیں اور پانی نہ پڑے تو باجرے کی فصل سوکھ جائے گی تو برسا کا تو یہ ہے کہ وہ اپوگ کے انوسار برسا ہو تو اچھا رہتا ہے پر ایسا ہوتا نہیں ہے ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی س زیادہ جو باجرا ہوتا ہے کھیتوں میں ہی مطلب کہ پ اھک پانی بھرنے سے وہ پیلا پڑ جاتا ہے اور پیڑ پیڑ مرجا جاتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے
ہاں ااء اللہ بالکلح اور آپ کے یہاں پر گرمی پانی کی ویوستھا کیسی چل رہی ہے ویسے
ہاں ویسے ہمارے یہاں پر پانی کی ویوستھا ہے کہ اب ہمارے یہاں پانی ادھک لوگ زمین سے ہی نکالتے ہیں جو ٹیوب ویل ہوتی ہے نا انہیں کروا کر زمین سے پانی نکالتے ہیں تو اب ہم تھوڑا زمین کا پانی بھی بگڑتا جا رہا ہے اس میں ہوتی ہے فلورا کی سمسیا بڑھتی جا رہی ہے پر اب ک بھی کیا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں سرک کی جو ہے نا وہ گھر گھر جل یوجنا وہ ہے جو نل بھی لگے ہیں پر کیا ہے لوگ سے چال سمے پر چلاتے نہیں ہے تو پانی نلوں کا اتنا آ پاتا نہیں ہے پر ہمارے گاؤں میں ادھک ادھک جو ہے ٹیوب ویل لگوا لی ہے لوگوں نے سمرسیل تو ان سے ہی پانی وغیرہ نکالتے ہیں اور پیتے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا ہمارے ادھر تو کیا ہے سگی چمبل کہ نل آتے ہیں تو جب کبھی تو زیادہ آ جاتے ہیں جب کبھی کم آتے ہیں ضرورت زیادہ اتنے آتے ہیں کہ ویسے ہی فالتو میں چلتی ہیں اور ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر بھی فالتو میں چل نہیں آج کل کیا ہے ویسے بھی زیادہ سے زیادہ پانی بیسٹ زیادہ ہو رہا ہے
ہاں ہاں وہی ہے کہ آج کل لوگ برشٹاچار بڑھتا جا رہا ہے لوگوں بھی تو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہمارا ہی بوشیہ ہم برباد کر رہے ہیں مطلب پانی ختم کر رہے ہیں تو یہ تو سمجھنا چاہیے میرے حساب سے ہر ویکتی کو یہ سب چیزیں سمجھنی چاہیے کہ پانی اتنا برباد نہ کریں نہیں تو اپنا جو رہتا ہے پانی وغیرہ کا مطلب رہ ہیے پانی کو تو ہمیں ادھکاادھک بچانا چاہیے اور مطلب اور جتنا یہ اپیوگ ہو اتنا ہی اپیوگ میں لینا چاہیے تو پانی کا تو ہم ادک بچاؤ کرنا چاہیے اور ہمیں جیسے کہ آپ کو بولیے اب اس بارے میں کچھ
ہاں جی ماشاء اللہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور ویسے آج کل کیا ہے یہ پانی کی جو زیادہ پالتو پھیلاتے ہیں وہ کیا لیڈیز لوگ ہوتے ہیں وہی زیادہ بیسٹ کرتی ہیں کہیں ایک بالٹی کی جگہ چار بالٹیاں کتنا نقصان ہوتا ہے یہ نہیں سوچتی ہیں کہ جل ہے تو کل ہے
ہاں ہاں بالکل بالکل ک سارے لوگ ہیں جو جیسے انہیں نہانا ہے تو ایک بالٹی سے یا دو بالٹی سے اسنان ہو جاتا ہے پر جو لوگ ہیں جیسے جو جو سمر سیبل ہوگی یا نل اسٹارٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور نہاتے رہتے ہیں تو پانی کافی سارا برباد ہوتے رہتا ہے بنا مطلب کہ ب جاتا ہے تو یہ سب چیزیں لوگوں کو سمجھنی چاہیے اور میں بھی مانتا ہوں کہ جیسے ہمیں جو جان ہو گئے جیسے پانی کے پرتی ہمیں جاگروکتا بڑھانی چاہیے کیونکہ ہمیں اس کو ادھک برباد نہیں کرنا ہے جو آنے والی پیڑیاں ہیں ان کے لیے بھی ہمیں پانی سرکچت رکھنا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک کرنا اور آج کل کیا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ کریں گے سبھی کو بارے میں تو زیادہ بہتر رہے گا اگر پانی نہیں رہے گا تو یہ پیڑ پودے ہیں پشو پ ہے یہ کہاں سے جیوت رہا رہیں گے
ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ نے صحیح فرمایا اور ہے بھی کیونکہ پانی بنا کیسے سمبھو ہے کچھ بھی سمبو نہیں ہے پانی ہی ہے جو ہمیں ابھی تک زندہ رکھی ہے کیونکہ ایک سمے کھانے میں تو ٹائم کٹ جاتا ہے لیکن پانی نہیں کٹ پاتا ہے کیونکہ پانی تو ہر پرانی جی جنتو کے لیے بےحد ضروری رہتا ہے جب تک پانی نہ پیے تو سو میں ہے شکر ناتھ رہتی ہے جو پوشکیں ہوتی ہیں وہ بھی سکڑ جاتی ہیں تو پانی تو بےحد ضروری ہوتا ہے
ہاں جی ماساء اللہ بالکل صحیح کررنا آپ نے اور وسے میرے حساب سے جتنا ہو سکے اتنا جلد
ہاں بالکل بالکل صحی اپنے ایک پر کیا کرے لوگ بھی ہیں جو جیسے کہ ہمارے جو گاؤں کے تالاب ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور جیسے تالاب ہو گئے اور کئی سارے جو کہتے ہیں کنڈ وغیرہ رہتے ہیں کئے وغیرہ رہتے ہیں تو ہم ہی لوگ ہیں جو انہیں پردوشت کر رہے ہیں اور کچرا ان میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا کن ہم ہی ہے اور ان میں میرے حساب سے تو ہم لوگوں کو ایک گاؤں میں سبھی کو مل کر جو ہوتا ہے ان میں صاف صفائی کرنی چاہیے جو اپنے جل سنسادن کے جو سروت ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے
ہاں ماشاء اللہ بالکل صحی فرمایا آپ نے جیسے کہ میں نے کئی کئی جگہ سبح کے ٹائم پہ دیکھا تھا جیسے کہ لیڈیز ہوتی تی ہیں جو اپنے دانت صاف کرتی ہیں یا سیو کرتے سمے نل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں ضرورت پڑنے پر نہ پڑنے پر بھی نل کو چالو کرے رکھتے ہیں اور جیسے کہ ٹوائلٹ وغیرہ میں ایک بالٹی کی جگہ چار بالٹی کا استعمال کرتی ہیں تو
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہمیں مطلب پانی ادھکادھک بچانا چاہیے اور اپیگ کے انسار ہمیں پریوگ میں لینا چاہیے ہمیں جو بھی ہے کپڑے وغیرہ ہے یا کچھ بھی دھوتے سمے مطل کو بند کر دینا چاہیے اور اتنا ہی چلانا چاہیے جتنے کی ضرورت ہے اور ہم جیسے نہا رہے ہیں تو ٹیوب ویل وغیرہ سے پہلے سے ہی پانی بھر لے نہ ہی ہمیں چلا کے نہانا ہے تو پانی کی بچت تو ہمیں لوگوں کو کرنی ہوگی تبھی ہوگا نہیں تو وہ پانی کہاں سے آئے گا اور کہاں تک ختم کریں گے ایک د ایک دن تو ختم ہو ہی جانا ہے
ہاں جی ماساء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے اس کا اپیوگ کھانا پکانے کپڑے دھونے صفائی کرنے ہ ان یا سچائییاد کاروں کے لیے کیا جانا ضروری جی ہے
بالکل بالکل پانی یہاں تو سبھی کے لیے ضروری ہے کھیتی ہو گئی سبزی کھانا تو پانی سے ہی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور پانی ہی نہیں ہوگا تو ہمیں کھانے کے لیے کیا اگا پائیں گے تو پانی تو سبھی کے لیے ضروری ہے
ہاں یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے آپ بھی نا زیادہ س سے زیادہ لوگ ایکت کریے اور پانی کی بچت کریے
سب سے گفتگو کر کے پانی کے بارے میں بہت اچھا لگا
و
جی جی خدا حافظ
اچ